ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور حال چال بتائیے
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے
الحمد اللہ مرا بھی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا
ہوں
کھانا وانا خالی بابو
ہاں کھانا پینا کھا پی لیے اب س توولے
ہممب بھی کھا لی ہے
ہاں ہاں
دال چاول اور سبزی بنی تھی تو سبزی کھائے اور آپ کیا کھائیں ہ کہاں پہ ہو آپ
ہے م درشن
م گصہان ہے
ہوں
کس مدرسے میں
این ع لم
پہن تو ل ہم بھی تو یہیں ہے یار
کہاں ہے تو
آم بھی تو یہی ہے آپ کے بغل والے روم میں
جی
کاں کریں گے آرام کر رہے ہیں اور پیار کریں گے کھانا وانا کھا کے آ پرس
ہاں
اس کے بعد آرام کر رہے ہیں اور بتائیے کہ کس درجے میں پڑائی ہو رہی ہے
ہاں پڑ آ آ
ہوں ہو رہی ہے نے پڑھائے کس درجے میں پڑھائی کر رہے ہیں کس جماعت میں
ہمم پہلا جمات میں پڑھائی کرل رہے ہیں دادیا ہوں
اابیہ میں پڑھ رہے ہیں کس کے پاس
متی صاحب کے پاسپ ہ سب ن کیسے
مفتی
ہاں
ا کیا پڑھتے ہو بھائی جب نام ہی نہیں پتا ہے مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں انہیں کا نام نہیں پتا یہ تو باقی ہے نا شام میں
جی جی
آپ کا گھر کہاں ہوا
ہمارا
دورچ
ہاں
ا یہ کہاں پڑتا ہے
یہ چڑھوا ضلع میں پڑتا ہے جھارکھنڈ میں
ہ کڑوا ج ل جارکھن دینا
ہوں
ہوں
اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے
ٹھ ہے ن گھر میں کیس ہیں سب
سب اچھے ہیں
شادی بیا
آمی کہاں کریں گے جی اری سادی بیا کرنے گوم
کتنا عمر ہوگیا
مر ہو گیا چودہ ساڑے چودہ اپ مارا
ہوں
اچھا کتنے بھائی بہن ہو آپ لوگ
ہم لوگ دو بھائی ہیں بس
تو بھائی
ہ
اور آپکو ہم لوگ کیا کرتے ہیں
ہ دکان چلاتے ہیں کس س کا دکان ہے
بسا نہیں کہ د کا
ہوں تو تو گاؤں میں ہی دکان ہے یاار
نہیں گاؤں میں ہی دکان ہے
ہوں ہ چلیے اچھی بات ہے
جی ویسے آپ لوگ کیا نہیں ہم چھوٹے ہو
ہوں
تو آپ لوگ کا گھر کہاں پڑے گا
میرا گھر پڑتا ہے پلامو میں بھی پڑتا ہے رانچی میں بھی ایک گھر ہے جی
آپ کیا بولو کیا کہتے ہیں
میرا ابو بزنس کرتے ہیں
کیا چیز کیا س
بس میں ایک اور کام ہے کیا بولتے ہیں کہ مینیجر ہے گریج کا مینیجر ہے شو روم یہی کام کرتے ہیں اور س دن اور بھی کام بڑھائیں گے کچھ دن کے بعد ایک دو دن ایک دو مہینہ بعد اور کام بڑھائیں گے
ہاں ا شاء اللہ
جی جی شام
ہاں ویسے بھائی لوگاں آ پکے بھاائی لوگ کیٹھ
ہم لوگ
آپ بڑے ہیں
نہیں ہم دو نمبر میں ہیں بھائی
ا
میرے سے ایک بڑا ہے اور میرے سے ایک چھوٹا ہے ہوں م بڑا والا اٹھارہ انیس کا ہوگا اٹھارہ انیس بن ہو گیا ہوگا میرا وہی ہے س دس سترہ
اچھوٹٹی والے کے
ہ چھوٹے والا کا زدہ نہ ہوگا پندرہ کترہ میں نے پار کر گیا ہوا اٹھارہ چل رہے ہیں اٹھارہ ہمم
تو آپ تو سارے ہی کریں گے
کریں گے جب بڑا ہو تا ہو جائے گا تو اس کے بعد کریں گے
تو بڑے ہے کیا ابھی نہیں چلی
شادی نہ اب دو تین سال بعد ہی شادی ہو جی
س س تو پڑے پڑے بھائی کے شادی کو
اگلے سال گھمی تو نہیں ہے بس دیکھتے ہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی تو اگلے سے اگلے سال ہے نہ دو سال م ملا جلا کے دو سال لیٹ ہے
جی
اور بتائدے گھر گھر کب تک جانا ہے
ابھی نہیں ابھی جائیں گے نو اوپر دسوپر
نہیں نہیں
ایک ہفتہ ہے
آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ پا رہی ہے ا تھوڑا زور سے بولیے ہاں تھوڑا زور سے بلیے ہاں ابھی ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے
تھوڑا دم سے بولیے گا تو آواز آئے گی اچھی اور ماشاء اللہ آپ کی آواز میں تو دم ہے
ہاں تو وہی جائیں گے نومبر دسمبر میں
نومبر دسمبر بول رہے ہیں اچھا ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے
جلی چل رہا ہے اس سے نا
پھر سے تو
اچھا
یہ چ پانچ مہینہ کے بعد
چار پانچ مہینہ بعد جائیے گا
ہم تو سوچے ہیں کہ تبھی لگن میں چلے جائیں
ہمم
جی
ا ٹھیک ہے پھر آئیں گے نا
ہاں ہم آئیگے زیادہ دن نہیں رہنے کا من کرتا ہے ن جائیں گے ایک دو دن رہیں گے آپ دو تین دن رہ کر کے آ جائیں گے گھر سے گھوم گھوم کے
ہمم
ہ ہم لوگ کادرلبھی لوول کا سسٹم بہت اچھا ہے جلوس بھی ہے پگڑا نکلتا ہے ہری والا زبردست قسموں کا جلوس نکلتا ہے جی جی لوگ کہتے ہی ربیع الاول کیسا ہوتا ہے
م لوگ ک طر کوئی خطرناک ہی نکلتاا ہے
ہاں ہاں
ہ سب بہت بھیڑ رہتا ہے بھیڑڑ سب بڑھیا
ہ سجاوٹ بھی ہوتا ہے پورا گھر ور میں تھڑ اچھا لگتا رہا لگول میںا
ہاں سجاوٹ تو ہوی
ابا بھی نہیں ہیں
نہیں حاںفل نہیں نہیں
ہمم ہمم چلیے کوئی بات نہیں ہے ہ اور کون سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں آپ
ہے
کون سی مدرسے میں پڑ رہے ہے
ائنگلو میں
ہاں
جو کیا بولتے ہیں مولانا مسجد کے پاس ہے وہی نا ج
ہاں ہاں
اچھا سالنے میں تو موولانا م
ہاں
ان میںم چار قدم میں
ہاں سم د ہے
ہ سر خاصا مارکیٹ بھی ہے باہر نکلنے کے بعد پونے ن پنےیریا میں ہے مجھے جانتے ہیں باہر بھی آئیے گا تھوڑا دیر میں ادھر اسٹیڈیم بھی ہے پ اس میں میدان وغیرہ اچھا خاصا جگہ ہے
نظ رہی ہے ج پڑھائی پڑھائی کر
جی
پڑھائی وڑھائی کرنے میں مزہ آ گیا تھا
ہوں ٹھیک لگتا ہے ایسا لگتا ہے ن پڑھائی کاڑھ کہاں تک پڑھائی کرنے کے لیے سوچے ہیں
یہاں کہاں تک پڑھائیں گے وہاں تک پڑھیں گے
کس درجے تک مطلب پورا مولانا بننا ہے گا
نہیں ب رہا ہےدم نہیں ملنا ہے
ہاں جہاں تک ہو پائے وہاں تک پڑھنا ہے نا
ہاں
اچھیی بات ہے چلیے کوئی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کام کرنے جائیں گے یا کوئی گھر میں ہی بزنس کریں گا کچھ اچھا چلیے یہ بھی صحیح ہے
جی
نستہ واسہ ک ف
ہاں
ناشتہ سبا میں کیا گئے تھے
کھچڑی کاؤ پ
ہ سکس
ہ ڈہلی کھچڑی ملتا ہے ملتی ہے بادشہ میں نہ ہوں کبھی کھانے کا منوم کیا جیسے داد کھچڑی وری کھانے کا من نہیں کیا تو باہر جاتے ہیں
ہاں ویے جا چل جاتے ہیں
چلیے خیر اچھی بات ہے پڈ اور کیا بولتے ہیں کہ ہلونا میں کبھی کچھ بنتا ہے کہ نہیں دال چاول سےر بنتا ہے
دال چاول وہی سبزیی ج گوشت بنتا ہے انڈا بنتا ہے
ہ مطب سبزی چینج ہوتی ہے دال چاول چینج نہیں ہوتا ہے نا
نہیں
کبھی کبھی ہوٹل میں چل جاتے ہوں گے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے
ہاں چل جاتے ہیں بھیھی نہیں کھانے من کی آ مدر سام
اچھا
ہاں
کیا بولتے ہیں کہ آپ گھر آنا جانا ٹرین سے ہی کرتے ہیںپ
ہاں
ٹرین کتنا بھاڑا لگ جاتا ہو اگر ٹرین میں کرایہ
وہی ٹرین کا کرایہ پنچانوے روپے لگتا ہے
ہاں ہاں اچھا
ہاں چلیے ٹھیک
اچھ السلام علیکم
باں